ہیلو
ہیلو
وعلیکم السلام بھائی صاحب
وعلیکم السلامائی ج اور کھانا نہا کالی
ہاں بھائی ج ن ہم کھ لے آپ بت اب کھ لیے
اور اور بتائیے بھائی جان گھر میں ابو ااں سب ب خریت
سب کھیلے تھ بھائی جان آپ کا بتیا نا بھائی جان آپ کا امی ابو کا کھیلے تھا
ہاں ہم ابھی میں سب خڑیے تھ اور بتے
جائی ہم تو کھڑا ہوگا آم تو کھا رہے ہوں گے
ہوں ضرور کائے ہم میں تو ہم ہاں کا اور اور بتائی بتائیے آپ تو خھے گنگے پائی
ہاں بھائی جان ہم تو کھائے ہیں بہت مالدو کھائے ہیں کیڑوا آم کھائے ہیں بیجو کھائے ہیں اور کوئی کولپت آم کھائے ہیں ڈ ہب ت بتاانی خاجا وجا کائےیں کہ نہیں یہ سیزن
اتنا شام کو صبح ہم لوگ اتنابح بٹاتے ہیں ہم لوگ چلتے پا کوچنگ وچگ کلاس کرتے ہیں نا اس لیے نہیں بیٹھے
ارے بھائی جان
تو بھائی ج پیسے مانگ دہذب
ہاں چڑھنے کے بعد تو پیسہ کہتا ہے پیسہ دونوں
بر آابر توے آپ تو کائے کھاجا آپ
ارے بھائی جان وہ بھی میرا ہی سسٹم ہے جیسے صبح پڑ تو اٹھ پاتے نہیں ہے وہ لوگ چڑھتا ہے تاریی اتارتا ہے اور چلے جاتا ہے کبھی مل بھی جائے تو کہتا ہے چڑھنے کے بعد پیسہ دو گے تو کاٹ کر دوں گا نہیں تو نہیں اس لیے نہیں کھاتا ا بائی جان
اور ب کھجور کا جو پانی ہوتا ہے وہ کھی تٹڑی کہا جاتا ہے تڑیپ گ
ہاں بھائی جن پیے میں بہت میٹھا رہتا ہے کوئی چھیڑنے والا مل جائے نا مطلب چھیڑتا ہے تو کوئی بھی اتار سکتا ہے لیکن پکڑا ہے تو بہت مارتا
ہاں وہ محنت سے نہ چل رہا ہے بھائی بھائی جان وہ محنت سے چل بول دڑیانا
ہاں بھائی جن یہ تو بات ہے لیکن وہ بیچ کے بیچ تو نہیں اس سے خرید سکتے ہیں
ہاں وہ سب بنا سب چے
اور بتائ نا بھائی جان آپ کو بائک وائک ہاتھ میں آتا ہے
ہاں ہم کو تو بائک چلانے آتا ہے جیسے کہ وہ ہمارے گھر پر ہےپپی ڈلرس اور کل جی کا مطلب اھی مطلب جو دوست دوست وست کا ہے نا
ہاں ہاں
ب وہی ہے اسپلینڈ وہی کبھی کیا ل لیتے نا تو بای ہم کو اچھا لگتا ہے سب سے آپاچ بھائی ج اور بتائیے آپ یہاں تو بائک چلاتے دی ہو گ
ہاں بو جن چلاتتے نا اسپلینڈرلسر اپاچی پلٹینا یہ سب چلا دیتے
چل
آپ کو کھانا وانا بنانا آتا ت کیا بائی جان
ہاں ہم کو بنانا ہے ہزار بائی ہزار جیسے ہوا دال بھات اور سبزی جو کریلا پروڑ آلو بی بھنڈی سب کو سب کو سبزی بنا لیتے اور جو بریانی میٹ وٹ سب بنانے آتا ہے بھ جان اور بتائیے آپ کو کھانا بنانے آتا ہے ہیلو ہیلو ہیلو بھائی جان ہیلو ہیلو بھائی جان
لوکے پھائی جان
اور بتائیے آپ کو کھانا بنانا آتا ہے
بزائی جان
بھائی جان آپ کو کھانا بنانا آتا ہےیا
ہاں بھائی جناتا ہے نا آلو بنا لیتا ہوں آلو کا سبزی بھنڈی کا سبزی اور کیا بولتا ہے نا اس کو کریلے کی سبزی کٹہل کا سبزی اور یہ کیا بولتے قدم کا سبزی کھائے ہیں نا
کدم کا سبھی نے اینٹ نہیں کھایا یہ سب گھر کو نہیں بنتا اسی لیے نہیں کیا بنے
ر جان بناتی تھی تو کھاتے تھے پہلے بہت اچھا لگتا تھا میٹھا میٹھا کھٹا کھٹا
ہ تو اچھا تو یار ٹھیک ہے
اور بتائیں نا بھائی جان کہیں گھومنے وومنے کا پلان بنایا ہے کہ نہیں
ہاں گھومنے وومنے کا جائے یہی موتہاری جانے کا پارک وورک میں گاندھی میدان یا واٹر پروف نہ آانے کا ہےاں کبھی جائیں گے وہ گھر پر رہتے رہتے بور ہو گئے ہیں اسی لیے کبھی جائیں گے
ہاں بھائی جان گھر پہ رہتے رہتے تو من ہی نہیں لگتا
اور کیا آپ کو بھی کئی جن ہونے کا منن کرتا ہے کہ نہیں گھومنے ونے کیا
ہاں بھائی جان میرے کو تو بہت من کرتا ہے لیکن ٹائم ہی نہیں ملتا ہے بھائی جان
کبھی چلیں گے
اور بتائیے کہئی ڈریم ڈریم ہے کہ نہیں گھومنے ونے جانے کا یا کچھ خریدنے کا
ہاں خریدنے میں تو ہے ڈریم پہلے کے ٹی ایم خریدوں گا اس کے بعد گھومنے میں تو جاؤں گا گھومنے گووا منالی دبئی یو ایس اے رسیا یہ اور کیدار ناتھ یہ سب جگہ پہ آپ بتائیں آپ کا ڈریم ہے کہ نہیں
ہمارے ڈاں ایک ایم ٹی خریدیں گے اور باقی سب یہی ایک جائیں گے کشمیر ممبئی اور حیدرآباد اور رشیا تھا رشیا تو میرا اسپیشل ڈریم ہے
ہاں رسی یہ تو بہت اچھا جگہ ہے
ا آپ کے یہاں موسم کیسا ہے
ہمارے یہاں تو موسم تھوڑا خراب چل رہا ہے بھائی جان کبھی دھوپ ہو جا رہا ہے کبھی بادل گر رہا ہے کبھی بارش ہی ہو جا رہا ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے بارش ہوئی تھی اس کے بعد ابھی تھوڑا گھام اگ رہا ہے تو کبھی گھیر لے رہا ہے
ہ بھ جان ہمارے یہاں بھی ہمارے یہاں ابھی ایسا ہی تھوڑا موٹا بن آ رہا ہے دنیا موسم گہرا ہوا ہے شاید کوئی زور سے برسے گا بارین
اچھا بھائی جان یہ تو بات ا
اور بتائیے گھر میں بھیا ہوں گے یا بہن بھیو بھی آپ کی
ہاں بھائی جان ہے نا بھائی ہے بہن ہے امی جان ہے بھائی ہے تو کماتا ہے اور بہن جان ہے اور امیزان تو گھر پہ ہی کھانا وانا بناتی اور پاپا جانا ہے تو باہر ہی کماتے ہیں آپ کے بتائے نا بھائی جان
ہمارے یہب پاپا کہئی یہی کام کرتے ہیں باہر اور بھیا یہی مطلب پڑھتے ہیں پڑھائی کر ہیں اور ہم بھی
اور بتائیے آپ کس ککشا میں پڑھتے ہیں
بھائی جان ہم تو نائنتھ ککشا میں پڑھتے ہیں بھائی جان بہت اچھا لگتا ہے پڑھائی کرنا لیکن اسکول ادھر کے سائڈ بند کر دیا ہے نا اس اس لیے تھوڑا پڑھنے نہیں جا پا رہا
اور بتائیے وسے میں آپ کو کون سا اس سے اچھا لگتا ہے بائی جن
میرے کو تو اچھا لگتا ہے ہندی وگان یہ تو پڑھائی پڑھائی کرنا تو بہت اچھا ہی لگتا ہے بھائی جان نہیں
ہمارے ہاں یہ سب پڑھنا تو ایک شوق ہے مطلب نہیں پڑھیں گے تو پھر آگے ا چھل کے بہت پربلم نہ ہو جائے گ میں کر پائیں گے اپنے ابو ا قلے کچھ آائی کریں گے
ہاں بھائی جان پڑھائی لکھائی کرنا ٹھیک بات ہے لیکن تھوڑا من بھی لگ جاتا ہے نا اسکول میں تو یہ چھٹی کر دیتے ہیں یار
اور بیٹا یہ آپ کے فرینڈ رن تو ہوگ کرے گا اسکول میں بھائی جن
ہاں بھائی جان ہے نا دوست سب ہے لیکن لڑکی فلم میں مطلب دوست تو نہیں بناتا میں کیونکہ ہم لوگ گاؤں سے ہیں نا بھائی جان اسی لیے کیونکہ گاؤں سے جانتے ہی آپ گاؤں سے بھی ہوں گے تو جانتے ہی ہوں گے
ہاں ہاں جانتے ہیں گاؤں سے
تو نہیں ہوتا ہاں اسی لیے بھائی جام
اور بتے آپ کے گھر میں ا اے سی اے سی ہوگا وہ کرے گا کولر یا فریج ہوگا آپ کے گھر میں
ہاں بھائی جان اے سی ہے اور کولر ہے تو کولر تو بہت پہلے ہی ختم ہو گیا لیکن اب اے سی تھوڑا خراب ہو چکا ہے بھائی جان کوئی ہوگا آپ کے پاس بنانے والا مستری تو بولیے گا کیونکہ بہت زیادہ خراب ہو گرم گرم ہوا خھرتا ہے
ہاں ضرور ضرور لیں گے اور ب یہ ٹھیک فیس تو روپے کرے گا آپ کو گھر میں بھائی جان
ہاں فریج تو ہے بھائی جان بہت سستا والا فریج ہے لیکن کام چل جاتا ہے بھائی جان
چلیے ٹھیک ہے ہمارے یہاں ا بھی ایسے ہی ہے فریج ہے اور اب پنکھا چل رہا ہے اسی مطلب اللہداوا بان رام اس لیے پنکھا کا سامنے بیٹے پنا کااب کا بہت ہی رہا ہوگا
آپ کے باغیچے میں کون کون سا پیڑ ہے بھائی جان
ہمارے باغیچے میں ہے آم اور یہی لچی ہے کٹر بھائی جانا
اور سبزی میں
سبزی میں کھیت میں روپائے ہے کسان مطلب پپا ابو جان روکے ہیں روکے ہیں وہ بھینڈی اور اور یہی سر
ہ نہیںیراتور پایا کٹہل ہے آم ہے بھنڈی پہلے پیڑ کی بات کرتے ہیں تو آم ہے لچی ہے کٹحل ہے اور کیرا کا گاچھ ہے نیمبو بھی ہے اور سبزی میں بھنڈی ٹماٹر کریلا اور مرچی یہ سب ہے
ہر بیٹے بھائی جان آپ کی یہ کسانی کیسے چل رہی ہے
چلے بھائی جان کیسے روپئے کٹھا ادھر کے س جوت رہے ہیں بھائی جان
یہاں چار سو سے پانچ سو روپئے کٹ ہے بی جتا رہا ہے بھائی جان آپ کے یہاں یہاں پر تو بہت مہنگائی ہوگی ن
بھائی جان ادھر تین سو مطلب کٹھا پر جوت رہا ہے جوت رہا ہے دو سو ڈھائی سو کا اتنا ہے آپ کے ادھر بہت زیادہ ہے بھائی سان
اور بتائیے کھیت میں آب کی اب ابو جان کچھ روپنے وپنے ہوگا نا بھائی کچھ روکنے کا آپ کا پلان تو حقب کرے گا
ہاں دھان رو آنی ک پلان تو دھان روپیں گے نا اس سے تھوڑا موڑا بیچ بیچ کے کام چلے گا
ہاں ٹھیک آپ کے یہاں کیسے مہنگا چل کہ سس میں مل رہا ہے آپ
کیا بولے بھائی جان
آپ کے یہاں بیا سستا مل رہا ہے ایک بھائی جان کیا یہ مہنگا مل رہا ہے
ارے بائی جان یہاں تو بہت مہنگا مل رہا ہے کتنے کا چھ سو روپے کلو مل رہا ہے
ب چلیے ٹھیک ہے ہمارے یہ بھی بہت مہنگا ملتا
مطلب پورا پورا کھاد واد لیں گے نا ساتھ میں تو پت ہے بہت مہنگا مل رہا ہے کتنا ایک بندے ایک لڑکی کا چھ سو پچہتر ایسے پڑ رہا ہے چھ سو پچتر ایسے پانچ کٹھا روپیں گے تبھی
پانچ کنٹا آپ کے یہاں تک ہے تو بھائی جان بہت زیادہ ہی ہوگا مطلب بگھا بگھا ہوگا آپ کے یہاں
بھائی جان آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا
ہم کو بھی بات کر کے بہت اچھا لگا بھ جان
امی ابو جان کو میرے طرف سے والک کو میں سلام بول دیجیے گا ضرور کبھی اورب بات کرتے ج کٹ کر دیجیے بھائی جان